ہلو ہیلو ہلو مچیک ہلو السلام علیکم جی خری سے
الحمد للہ میںیں خرییت سے اور آپ
کیا ہوا
اور آپ خیریت
الحمد للہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہی ہوں
ابائی صبح سے کتنا کام کیے پتا ہے صبح سے مات چار کام کیے ابھی یہ کریں گے اس کے بعد پانچٹ ہوگا
ہ کس کا کس کا وم کر لیتا ہے آ
جمعرال الدین والا نے دو بار کیے اور رجاق والا دو بار
وہی ڈان رہ ہو اور میرا بھاری آیا تو ہم سے کر کرتا ہی نہیںا کڑا سا گرم کرتیی سرے دن ہم چل وہتاب ت کون کہلیے
ہمارٹا دن پورا تانت کر دب
ہاں ارے ہم جانا کتنا ارے ہم د تو ایک دری چار بری تو سے چار بیر بات کراتے جمال دن سے چار بری آٹھ بیر کہاں کیگ کلوے ہے یار یار ہم بچل
کیاگووما چلو
یہی سات گو کمپلیٹ ہو آٹھ گو کمپلیٹ بھی ہو یہ آٹھوں کی آٹھوں کمپلیٹ کر ل ہے ن نے
نوک آئیڈی ایم
ہ ہممر ب لوگ کیا وہ کام جان
ہی
ایٹا ل ایک بھی تو تیرہ گ تیرہ گو مطلب گگارہ گ کام ب لو بڑھیا باقی گگارہ گ مطلب صاف دو دس منٹ پار تر بد دوگو گو اس سب واٹوپ تو ایگ دس منٹ بات کرلے اے نا
ہاں
یہ گ تب گل
ہ مطلب ایکگو گ لو خراب
ہوں یہ دو گو گیل سید خرابب ایک اور ایک م ا تیئیس سیکنڈ گیو گ جیرو گل اب م متل جتنا ہےئے یہ ج وہی چھ سات سو
ہ ہمار سات سو آلو ہمر سات سو لگل ہو
یہگ ال اوٹا
کون توا چر واٹ مل کر سات سو ہم بت اٹا
ہ آ ل ن ہو ان تین سوا
نہیں نہیں آلے
ہ
یہ الالم بجوات ل یہ الالم بجوات ل س ہے رے ک ج ل ن د ن تے
تو کیا س فن سے تھھڑی
دان
ا فون پہ وا بے جل نہیں د گھر میں بھیج لے لو مطلب
ا مات
نہیں ہے سرتی میں ک ل
ا
چائے ناسہ ا بیلب
بس ناسا یک
لگنو جڑی گ رہا کتھی چیز سے
کاٹ کر
ہڑ بڑا ایک کام کرے لے کی
نہ رات رات تب گ رہے بارہ ایک بجے نا ارے آ لیے اچ جان ن
ہوں
دو منٹ کے اندر ن پورا گرم رہ ایک پورا ہیٹ رہ ہ ہاںے چیک کرے لیے گارہ م ہے جان
ہوں ٹھیک ٹھیک
او
کیا بولا بھائی
جی
ہوں اچھا کر لیو اگر ٹائم رہتا تو تو بات کر لیبو
آج ہم نے کیا ہے حسنان کو دوٹو کال
جانو ہے
دو بار حسنین کو کی ہیں دو ایک بار جمع الدین کو
نہ کچھ نہ پہلے
میں تھوڑی ہ ہ مطلب وہ پہلے کھول دلو نا کہ یہ پرماننٹ جاب نہیں ہے پہلے کہ دے لو یہ ایک صرفس
ہیلو
ہم بولو نا بھائی
وہ اس کے پاس کام رہے گا تب نہ وہ دے گا رے اس نے پہلے ہی تم کو بول دیا تھا کہ یہ پرماننٹ جاب نہیں ہے
مطلب یہ تو خالی ٹائم کے لیے تھوڑا بہت کر دو کم
ارے ہم بھی کال کریں گے رے بھائی
تب
ابھی
رات میں کرے گا ن تو اچھا ہوگا ب
ٹھیک ہے مت اٹھاؤ رات میں ہم فری نہیں رہتے ہیں ابھی
ہاں اسی میں سرا
ابے بنال کے اس سب اچھا جک بچ دے رہی چچا رہی ہم لے ل
مزہ کرے ارے
گ آگے جا پوچھ لیا نا آپ نے بتایا تو یہ ٹم جوون
کام نہیں ارے بابو گبر تھا ہاں جو ن جو ہلور کولوا گری چوتےسی بات کرتے اں ا ہاں تو کونٹر مٹ ہاں بتا بابو
اب اتنا اتنا پیسہ کا کیا کرے گا
کتنا
ایک ایپ میں تو لے ل اب ایک نمبر میں
تو تم اتنا کا پچ رہ پچڑ رہا
تو میرا وہ والا آئی ڈی میں تھوڑی نا آیا آ پیسا
کیا
اب کو بات کا وہ کی جانا ہے
ہوں
چوکلیٹ
ہیلو
ہیلو
ہیلو
ہا ہیلو ہیلو
ہاں
ہاں
بعات تو لمٹ ختم ہو گیا جی
ننیاگ لنکیرے
کیا ہے بوقا گری کیا ہےر ہیلو